ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
ٹھیکو
ہیلو السلام علیکم ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم کسی موضوع پر بات کریں
جی
آج ہم کسی موضوع پر بات کریں
ہاں آج ہم کھیتی باڑی پر بات کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے
تم نے کھیتی باڑی انسان کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے اگر کسان محنت نہ کرے تو ہمیں اناج سبزیاں اور پھل کیسے ملیں دے
بالکل کھیتی باڑی صرف روزگار کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ کسی بھی ملک کی معیشت کی بنیاد بھی ہوتی ہے ہماری ملک میں بہت سے لوگ زراعت سے وابستہ ہے
مجھے لگتا ہے کہ کسان سب سے زیادہ محنت کرنے والا طبقہ ہے جوگ گرمی سردی اور برسات میں بھی کام کرتا ہے
ہاں جب ہم ہاں جب ہم آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی کسان کھیتوں میں محنت کر رہے ہوتے ہیں اس کی محنت کی وجہ سے بھی دسترخوان سجتی ہے
ذرا آپ مہربانی کر کے ایک جگہ رہی ہے
جی جی
تمہارا کبھی کسی گاؤں میں جانے کا
ہ
اتفاق ہوا ہے
ہلو
تمہارا کبھی کسی گاؤں میں جانے کے ک اتفاقوا
ج آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
تو رہی ہے
آپ کی آپ کی نہیں آ رہی ہے
تمہارا کبھی کسی گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے
ا ہاں میں اپنی ماموں کے گاؤں گئی تھی وہاں میں نے بڑے بڑے کھیت دیکھے تھے گیہوں چاول اور مکی کی فصلیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی
وہاہ پھر تو تم نے کھیتی باڑی کو غریب سے دیکھا ہوگا
جی ہاں میں نے دیکھا کہ کسان صبح بہت جلدی اٹھ کر کام شروع کر لیتے ہیں وہ پہلے زمین کو تیار کرتے ہیں پھر بیج بوتے ہیں اور پھر فصل کی دیکھ بھال کرتے ہیں
کھیتی باڑی کا عمل واقعی لمبا اور مشکل ہوتا ہے صرف بیج بونے کی کافی نہیں ہوتی پانی کھاد اور دیکھ بھال بھی ضروری ہوتی ہے
بالکل اگر فصل کو وقت پر پانی نہ ملے تو اس کی پیداوار کم ہو سکتی ہے
اسی لیے نرین اور آپاشی کا نظام بہت اہمیت رکھتا ہے
ہمارے ملک میں دریاؤوں کو بہت بڑا نظام موجود ہے جو کھیتی باڑی کے لیے مددگار ہے
تمہارے خیال میں سب سے اہم فاصل کون سا ہے
میرے خیال میں گیہوں سب سے اہم فصل ہے کیونکہ روٹی ہماری بنیادی غذا ہے
ان کے علاوہ چاول مکھی اور دالیں بھی بہت ضروری ہیں
اور پھلوں اور سبزیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا
صحیح کہاس صحت مند زندگی کے لئے سبزیاں اور پھل ضروری ہیں
آج کل لوگ آرگینک فارمنگ بھی کرتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہوتا ہے
ہاں آرگینک فارمنگ میں ایک سے کم کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں اور قدرتی طریقوں سے فصل اگاتے جاتی ہے
اس سے غذا زیادہ صحت مند رہتا ہے اور ماحول بھی محفوظ رہتا ہے
لیکن آکسیجن فارمنگ میں محنت اور وقت زیادہ لگتا ہے
وارمنگ میں یہ بات ٹھیک ہے لیکن لمبی مدت میں اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں
تم نے کبھی ٹریکٹر چلاتے ہوئے دیکھا ہے
جی ہاں ٹریکٹر نے کھیتی باڑی کو بہت آسان بنا دیا پہلے لوگ بیلوں کی مدد سے ہل چلاتے تھے
مشینوں کی وجہ سے وقت اور محنت دونوں بچ جاتی ہے
لیکن چھوٹے کسانوں کے لئے مہنگی مشینیں خریدنا مشکل ہوتا ہے
اسی لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ کسانوں کی مدد کرے
بالکل اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک بھی خوشحال ہوگا
تم نے بہت اچھی بات کی کہ کھیتی باڑی اور مسیحت کا گہرا تعلق ہے
ہاں ا بہت سی صنعتیاں بھی زراعت پر منحصر ہوتی ہے
مثال کے طور پر کپڑے کی صنعت
بالکل کپس سے دھاگا اور پھر کمرہ تیار کیا جاتا ہے
اسی طرح گنا نا چینی کی صنعت کے لیے ضروری ہے
ہاں پین وہ پھولوں سے جوس اور دوسری اشیاء بنائی جاتی ہے
کھیتی باڑی کی اہمیت ہر گزرتی دن کے لئے دن کے ساتھ برجتی جار رہی ہے
ہاں ہاں کیونکہ آپ آتے میں اضافہ ہو رہا ہے اور غذا کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے
اگر پیداوار کم ہو جائے تو غذا قتلت پیدا ہو سکتی ہے
اس لیے جدید طریقوں وہ اپنانا ضروری ہے
جدید طریقوں سے ہماری مراد کیا ہے
جیسے بہتر بیچ ڈرپ اریگریشن اور ایگریکلچر ٹیکنالوجی
ہاں ٹیکنالوجی سے ہر شعبہ کی طرح زذراعت کو بھی تبدیل کر دیا ہے
آج کل ڈرونز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو فصلوں کی نگرانی کرتے ہیں
یہ واقعی دلچسپ بات ہے کسان موبائل ایپس کی مدد سے موسم کی معلومیت بھی حاصل کر سکتے ہیں
ہاں ایے انہیں بہتر ف فاسل کرنے میں مدد ملتی ہے
مسائل بھی اب بھی موجود ہیں
جیسے
پانی کی کمی ماحولت تبدیلی اور زمین کی زرخیجی میں کمی
یہ واقعی سنگین مسرائل ہے
ہاں جی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کب زیادہ بارش اور کبھی خوش سالی ہوتی ہے
ہ اس اس کا اکثر اس کا اکثر سیدھے فاصلوں پر بڑتا ہے
اور کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے
اسی لیے ماحول کو تحفظ بھی ضروری ہے ب
بالکل دخت لگانا اور پانی بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے
مجھے لگتا ہے کہ اسکولوں میں بھی کھیتی باڑی کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے
میں تم سے متفق ہوں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ غذا کس طرح پیدا ہوتا ہے
اس سے وہ کسانوں کی قدر بھی کریں گے اور فضول خرچی سے بھی بچیں گے
لوگ کھانا زیادہ کر دیتے ہیں
ہاں ہاں جبک اس کھانے کے پیچھے کسی ک کسان کے مہینوں کی محنت ہوتی ہے کھیتی باڑی گاؤں کی زندگی کا مرکزی حصہ ہے
گاؤں کی صبح کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے
ہوا میں تازگی اور ہر طرف سبزی سبزی ہی سبزی نظر آتے ہیں
مجھے کھیتوں میں چلنا بہت پسند ہے
مجھے بھی وہاں سکون محسوس ہوتا ہے
کیا تم سمجھتی ہوگ؟ ہوں نوجوانوں کو بھی زراعت میں دلچسپی لینی چاہیئے
ضرور زراعت میں بہت سے نئے موقع پیدا ہوتے رہے ہیں
جیسے ایگریکلچر انجینئرنگ اور ایری بزنس
بالکل یہ صرف ہر ہل چل چلانے تک محدود نہیں رہی
آج کل اسمارٹ فارمنگ بھی مشہور ہو جا رہی ہے
جہاں سینسرس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے
اس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے
اور زراعتی وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں زراعت اور بھی جدید ہو جائے
ہاں لیکن کسان کی محنت کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہے گی
یہ بات بالکل درست ہے
کھیتی باڑی ہمیں صبر اور محنت کا درس بھی دیتی د
کسان بیج بوتے ہیں اور پھر مہینوں انتظار کرتے ہیں
اور پھر فصل پکنے پر اس کی محنت رنگ آتی ہے
شکریہ آج کی گفتگو بہت معلومیت رہی
ہاں ہاں میں بھی اس گفتگو سے مطمئن ہوئی کیونکہ مجھے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید ہے کہ ہم سب کھیتی باڑی کی اہمیت کو سمجھیں گے اور کسانوں کی قدر بھی کریں گے
تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسان ملک کا موسن ہوتا ہے
ہاں کیوں نہیں کہہ سکتے
اچھا ٹھیک چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ